کون ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
جی خیریت آپ کیسے ہو آپ کیسے ہو
میں بھی ٹھی
ہم بیٹھے تھے ہاں کھانا ہوگیا آپ کا
جی
کھانا ہوگا آپ کا
ہاں ہوگیا
ہاں تو کیا کر رہے تھے ابھی ہمارا کھانا نہیں ہوا ہمارا نہیں ہوا ابھی کھانا
اچھا اچھا اچھا ابھی نہیں ہوا اتنا لیٹ کیوں
ا ہاں آج لیٹ ہو گیا وہ ا ہاں کپڑا دھونی چل گئی تھی نا
ہ کیا تو ویسے کیا مطلب
کیا ویجیٹیبل چ چومین ہاں
اچھا وہ کیسے بناتے ہو
مطلب وہ نوڈلس بولتے نا وہ
ہاں ہاں نوڈلس بولتے
ہاں مطلب وہ بند گوبھی لینا ہے اس کو بند گوبھی جو آتی ہے نا گوبھی گڈھا اس کو باریک کاٹ لینا ہے اور شملہ مرچی کو بھی باریک کاٹ لینا ہے
ہاں
ایک عدد ہی ایک عدد لینا ہے ٹھیک ہے جیسے زیادہ بنانے کا ہے تو دو عدد ایسے لے سکتے اور کم بنانے کا تو ایک ایک عدد لے سکتے ہو تو شملہ مرچ جی دو عدد لینا ہے گ گاجر لینا ہے گاجر کو باریک کاٹنا ہے اور اس کے بعد میں جو بینس پروٹی سے اس کو صاف کر لینا ہے ا مطلب اس کو باریک کاٹ نے کے بعد اس کو جیسے صاف کر لینا ہے ہاں
اچھا اچھا ہاں
مطلب وہ نام ہے بینس اسپوٹس ہاں وہ ایک پیا لی لینی ہے اور ہری پیاز لینی ہے اس وہ باریک کاٹناہے دو گڈی ہری پیاز ہ دو اور نوڈلس لینا ہے آدھا پیکٹ
اچھا
ہاں ہاں ہاں یہ سب باریک یہ پیاز یہ ادرک لہسن کا پیسٹ یہ سب ایسا لینا ہے سویا سوس اور وہ سرکہ آتا نا سفید سرکہ ہاں وہ نمک مرچی لمبی باریک کٹی ہوئی چلی سوس لال مرچی کٹی ہوئی ہاں اور ہاں اور جیسے میدا یہ سب لینا ہے پہلے ایک ڈیگچی میں پانی گرم کرنا ہے اس نوڈلس کو ہاں پہلے ایک دیکھچی میں جیسے پانی گرم کرنے ہے ہاں اس پ نوڈلس ڈالنا ہے گرم ہو جائے پانی ایک ڈ ہ ہاں پانی گرم ہونے کے بعد نوڈل نوڈلس ڈالنا ہے اور تیل ڈالنا ہے ٹھیک ہے نوڈلس ڈال کے
اچھا مطلب نوڈلس کو پہلے نہیں ڈالنا ہے
نہیں پہلے پانی گرم ہو جائے نا تو جب نہیں پانی گرم پہلے ایک ڈیکچی میں پانی لینا ہے اس کو گرم کرنا پانی گھاول جائے جب وہ نوڈلس ڈالنا ہے اور اوپر سے تیل ڈالنا ہے نوڈلس گلنے کے لیے کچے رہتے نا وہ اس کو پکانا پڑتا نا توپھروہ گل جائے تو پانی کو اس کو نتھار لینا ہے
اچھا جی
ہاں اس کے بعد میں ٹھنڈے پانی سے اس کو دھونا ہے اور جو اس کی چکنائی ہے ہاں اب نوڈلس جیسے ٹھنڈے پانی سے اس کو دھو کر اس اس کی مطلب جو چکنائی ہے نا اس کو دوبارہ ملانے کا یہ ہاں پھر ایک کڑھائی میں تین کھانے کے چمچ جیسے تیل گرم کر کے پیاز ہلکی گلابی کرنا ہے اور اس میں ادرک لہسن کا آمیزہ ڈالنا ہے اور آمیزہ ڈالنے کے بعد ہلکا سا مطلب اس کو تلنا ہے ہاں اور جو بند گوبھی ہے شملہ مرچ ی گاجر سویا ساس پھر سرکہ نمک ہری مرچ جو سب کٹے نا اس میں سب شامل کرنا ہے اور وہ سب شامل کرنے کے بعد اس کو دو منٹ بھون لینا ہے ہاں سب کو ڈالنا ہے اس کے بعد میں ہاں پھر ہاں پھر نوڈلس جیسے اور پھر اوپر سے نوڈلس ڈالنا ہے
اچھا
جو گل گلا ئے نا جو دیکچی میں الگ سے جو گلا ئے تھے اس کو نتار لیے پانی اس کے بعد میں نا ہاں پھر وہ ٹھنڈا ہو جاۓ ہاں پھر یہ سب جو ہے آمیزہ وہ سب ڈالنا ہے جتنے بھی آئٹمس ہے پھر اس کے بعد میں نوڈلس ڈالنا ہے اس کے بعد میں نوڈلس ڈالنے کے بعد چلی سوس لال مرچ نمک ہاں یہ سب ڈال کر اس میں ملانا ہے اور پھر اس کے بعد میں تیل کو ڈالنا ہے ہاں پھر اس کے بعد میں تیل کو ڈالنا ہے ہاں پھر اوپر سے بین اسپوٹس اور ہری پیاز کو ڈالنا ہے اور پتے کو ڈالنا ہے
اچھا
ہاں یہ سب جیسے کوتمیر تم کو جو ڈالنا کا وہ ڈال سکتے اوپر سے
چلیے اب اس پہ اپنا بتائیے جی جی
بن جاتا ہے ہوں
اچھا اچھا چلیے اچھا اور مطلب نیو نیو کوئی
ہائی
ہجاب ہوں
جی آپ نے ابھی کیا بنایا گھر میں
سے مطلب ڈوسے میں آپ کو ارے ڈوسے میں جیسے کیا سب بنا لیتے ہو ڈوسا کئی طریقے کا ہوتا ہے مطلب چار طرح کا ہوتا ہے ڈوسا جیسے
ایک مسال اور اس کو مطلب کہ کیسے بناتے جیسے پہلے اس میں کیا کرتے ہیں ہاں مسالہ ڈوسا ہوتا ہے
ہاں
اس میں ہم کیا کریں گے جسے یب ابلا اور پیاز لینا ہے ٹھیک ہے اور ہری مرچ کری پتتا رائی ہلدی اور
ہاں
ڈوسا کا جو یہ ہے چاول سوجی کا بھی بنا ہے نا جی بول کے اور پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں اور یہ وہ ڈال کے اس کا گول بنانا ہے اور پھر وہ گھول بنا کے فرائی پین جو آتا ہے ڈوسا والا اس کو اچھے سے مطلب کہ گرم ہونے دینا گرم ہونے کے بعد اسسے پڑے میں مطلب تھوڑا ڈالنا اچھے سے
ہاں
جو مطلب کہ آلو اور پیاز ہری مرچ کری پتتا رائی ہلدی میں نے لیا ہے اس کو اچھے سے میس کرنا ہے اور پھر وہ ڈوسے پہ ڈال کے پھر وہ اس ڈوسے کو مطلب کہ تھوڑا سا ہلکا کم فلیم پہ چھوڑ دینا ہے کہ وہ جو جو میس کیا تھا آلو یہ سب ٹھیک ہے پیاز ہری مرچ سب اس کو اچھے سے پورے پورے میں پھیلا دینا ہے پھیلانے کے بعد اس کو یہ مطلب کہ آدھے پہ سے کر کہ اس کو موڑ دینا موڑ کے پھر اسے نکال لینا اور جیسے آپ مطلب اس کو ناریل کی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو سمجھے
اچھا ہم جیسے ڈوسا الگ بناتے ہیں آپ نے مسالے والے ہو ہم آلو لیتے ہے
جی جی ہاں ہاں
دال لیتے ہیں اس کے بعد میں ادرک باریک سلائس میں کاٹتے ہیں یا پھر ادرک لہسن
جی جی
چنے کی دال ہینگ ڈالتے ہے آ دوش اور دو چٹکی اس کے بعد میں پیاز کٹی ہوئی چوپ کی ہوئی اور مرچی چائے پیس ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ جیسے پانی
ہاں
گھی زیرا کڑی پتتا انڈا نہیں سوری کڑی پتا اور یہ مطلب وہ ہلدی یہ سب ڈالتے ہیں
جی جی
اور ناریل یہ سب ایسے آپ ناریل کی چٹنی کے ساتھ کھاتے ہو نا ہم بھی اسی سے کھات رائی چاول اس کو آدھی کنی جیسے رکھ کر ابال لیتے ہے ہاں پھر نمک ایک چاۓ چمک چینی یہ سب لیتے ہے سوجی یہ سب ہری مرچی
ہاں
ہاں کالے بینس میتھی دانہ پوڑا یہ سب دیتے ہیں اور ڈوسا ہا چاولوں کو جو دھو کر اس کو بھگو دینے ہیں اس کے بعد میں دلی وہ جیسے چا چنا آتا ہے چنے کی دال اور ار دال مرچی دانے کو الگ جیسے بگانا ہے اور آٹھ گھنٹے تک اس کو بگا رہ بھیگا رہنے دینا ہے ان کو سب الگ الگ پیس لینا ہے اور پھر سب کو اکٹھا کرنا ہے اور ہری مرچی کو جیسے پیسنا ہے پیس کر پانی میں جیسے چینی اور نمک یہ سب ڈالنا ہے
ہاں
اس کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں اس کو ڈھک کر رات بھر کے لے گرم جگہ پر چھوڑ دینا ہے پھر آلو ابال کر چل کر ٹھنڈے کر لینا ہے پھر آپ آدھے کچل لے اور آدھے کے چھوٹے ٹکڑے کر لینا ہے دو کڑی پتے لینا ہے کھوپرا ہری مرچی ادرک کو باریک جیسے پیس کر آم بنا لینا ہے تیل گرم کر کے چنے کی دال وہ سب وہ دال دال یہ سب رائ س جیرا ہنگ باریک کٹی پتے ڈال کر اس میں نمک مرچی اور پیاز سب ڈال کر تل لینا ہے آخر میں آلو اور ہری مرچی کڑی پتا ناریل والا پیسٹ ڈال کر ان کو اکٹھا کرنا اس کے دھیمی آنچ پر پکانے ہے جب آلو مسالے مطلب اچ اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس میں پانی ڈال کر اور ایک منٹ ڈھیمی آنچ پر پکانا ہے ہاں ڈوسا بنانے کے لیے ڈوسا جیسے امیزا جو اچھی طرح ہے کو پھینٹ کر اس میں سوجی اور سوڈا ڈال کر مکس کرنا ہے اور پھر بہت زیادہ گاڑھا ہو ہے تو پانی ڈال کر دوبارہ پھیٹ لینا ہے اور ایک بھاری پین دیک فرائنگ پین کو درمیانی آنچ پر گرم کرنا ہے اس میں تھوڑا گھی یا تیل ڈال کر اچھی طرح بھی پھیلانا ہے اب وہ ایک بڑا چم جیسے بہر کر فرائنگ پین میں ڈال کر پھیلانا ہیں ڈھک دے اس کے بعد میں دو منٹ کے بعد ڈھکن ہٹا کر چاروں طرف تھوڑا سا تیل ڈالنا ہے اور پلٹ لینا ہے پھر بھی بغیر ڈھکے پکانے کے بعد آنچ سے اتار لینے اور ڈوسا کے وجے کھانے کا چمچہ اور اور آلو کا ہمیشہ رکھ کر اسے رول کرے اور
اور مطلب اسے اچھے سے تیار ہو جاتا ہے چلے اچھی ریسیپی اپنے بتائی مسالا ٹرائی کروں گی میں ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
ہی